جی
ہیلو،
جی آپ ٹھیک ہو?
ہاں ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو-
کم کرو یہ اکو جاتی اقاد-
ہلو،
ہلو، السلام علیکم-
جی آپ ٹھیک ہو کھانا کھایا اچھے سے کھایا کھانا-
ہاں کھایا
اچھا ٹھیک ہے سبزی کیا پکائی?
سبزی پکایی ساخ اور ساگ اور مرغا
ہاں اچھی بات ہے آپ نے کھایا اب ٹھیک سے اور طبیعت شبیعت ٹھیک ہے آپ کی ابھی
ہاں تھوڑی ٹھیک ہی ہے
چلو الله تعال آپ کو سلا سلامت رکھے
اچھا ٹھیک ہے آپ کو آواز
ہاں ہاں
اچھا ٹھیک ہے ہلو
ہاں اور ہاں کھانا کھایا میں نے
اچھا ٹھیک ہے
اور آپ کے آپ کے محلے میں شور کیوں ہے اتنا ابھی
ہلو آپ کے محلے میں کیوں یہ شور ہو رہا ہے ابھی
مجھے کیا پتا ہے
پتہ نہیں ادھر سے چلا کے آواز کوئی کرتا ہے کیا سب خیرت ہے
ہاں خیریت ہی ہے
اچھا ٹھیک ہے آپ کے سسر مایکے میں کیسے ہیں لوگ آس پاس کے لوگ اڑوسی پڑوسی رشتہ دار اچھا ٹھیک
ٹھیک ہے
ادھر مت یہ ژنڈ گنڈم ہوتا ہے
اگر ہوتا ہے
ہاں
بو سے اسے کریں گی وہ ہے نا مسجد والے
ہاں
وہ اسے نکالیں گے
اچھا ٹھیک ہے
میں میں سچ بول رہی میں جھوٹ نہیں بول رہی وہاں پر یہی وہاں وہاں پر یہی ماحول ہے
اچھی بات ہے ادھر ہے ادھر ہے چنڈی اب آپ کے محلے میں لوگ پھر ہنستے بھی ہیں اب دیکھو یہ ہنستے ہیں اب
ہوں ہنستے بھی اور لہ لڑائی بھی اور
ہنستے بھی ہیں
ہنستے بھی ہیں
آپ کے علاقے میں رہتا ہے نا وہ شبیر شبیر آپ سرال میں اور اس کی بیوی بیبی ہے نا وہ گاؤں کی ہے ناربل کی ہے کدھر کی ہے ناربل جو ادھر ہو اس کی ا اور دو عورت رہتی ہے وہ اس اس کی شبیر کی موسی دو ہے موسی دوو ہے یہ ای ان کے ہی گھر میں رہتا ہے یہ بولتا ہے یہ مجھے ہی فری پراپرٹی ملے گی
اچھا ٹھیک ہے
اپنی پراپرٹی ناربل میں ہے
اس لیے لڑائی کرتے ہیں
ہاں
ہے ان لوگوں کو
اپنی پراپرٹی اس کو نارمل میں ہے
یہ آپس میں ہے نا بی بی اور بس میں ن ہسبینڈ اور وائف خوش کیا کرتے ہو لڑائی لڑائی بار بار بار بار
ہوں نہیں صحی بات ہے یہ ہر روز چنڈ گرڈم اچھا نہیں ہوتا ہے
بار بار م کرنا ہے لڑائیائی جگڑا
وہ جو جو بار بار لڑائی جھگڑا کرتا ہے اس کو بولتا ہے وارط ال
ہاں یہ تو یہ تھوڑی سی اچھی بات ہے
اور گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک آ آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ کے آپ کے مائیکے والے ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے آپ کے گھر والے ٹھیک ہے
ہاں انہوں نے کھانا کھایا
آقایا
ہ ٹھیک اچھی بات ہے
کیا کر رہے ہو آپ
بس بیٹھا ہوں
اچھ
اور شت ٹھیک ہے نہیں آج گھر د
آج اچھا موسم ہے اب اب آئے گی نا چینی داج
ہاں ہاں اچھی بات ہے آج پرسوں کتنی گرمی
ہاں بہت گرمی تھی نا پرسوں
بہت
آج تو اچ اچچ موسم ہے اھی نیندائگی
ہاں
دروازہ کیوں نہیں بند رکھا
ہاں بے رکھتا ہوں
اچھا ٹھیک اور
بس دعا
دعا میں کاٹتی ہے میں آپ کی جیسی نہیں ہوں
اچھا ٹھیک ہے
میں اپ کی جیسے نہیں ہے
اچھی بات ہے
جییک
گڑگر
میں سب لوگوں کو دعا کرتی ہوں
ہاں ٹھیک ہے
اپنے گھر والو بھی آپ پارکے والو بھی
سسرال والوں کو بھی
ہاں سوسور سصور لالو بھی مائیک وال سب کو میں دعا کرتی ہوں
اچھی بات ہے اور سناؤ کھانا شانا کھایا اچھے سے
اور کھانا کھایا
اور اچھی بات ہے
مگر اپبنی د آئی بہت
ہاں نیند تو آتی ہے ا بہت
نہیں میں بیمار ہوں نا اسی لیے
ہوں
ہم ہم گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے سوتے ہیں
ہاں
مگر آج میں بیمار ہوں اس لیے
اچھی بات ہے جلدی سونا ہے اچھی بات ہے اللہ السلامت رکھے آکو
اچھا ٹھیک آپ بھی آپ کو بھی سلامت رکھے اور اللہ ہدایت دو آ آپ کی
ہاں مین ہ مین السلامت رکھ آپ اور
اور کے دل م رے مو
اور کیا کر رہی ہو
میں بیھ رہی ہوں
اچھا بیٹری سو نہیں ہے ابھی تک
نہیں میں نے ابھی تک سوئی نہیں میں بیٹھتی
اچھی بات ہے گڑ گرل اور سنا
اچھا گڈ بائے کیا سناؤو
مائکے والے ٹھیک ہے آپ کی آپ کی ب آپ کہ بانجی کو فرق ہو گئی ہے
ہاں ہو بھی ہے فرق تھوڑی سی ہو بھی ہے فرق
لوگ مت پونچتے ہیں پھر
میں اس کی خبر تک لوں گی
ہاں لوگ مت خبر پوچتے ہی دوسروں
وہ آ پییکنے تھے نا کوٹ
کسی کو کچھ ہوگا تو پوچھتے ہیں کیسا ہے فون کر رہے ہیں کیسا ہے ٹھیک ہے
آپ کہاں کی فون وہاں پہ میں نے میں نے کی فون ماما کو اس نے بولا عرفان کو فرق ہو گئی ہسبینڈ کو فرق ہو گئی وہ ٹھیک ہے اس کا طبیعت کیسا ہے
اچھا ٹھیک
وہ ایسے نہیں ہے
وہ بہت اچھے ہیں دن
وہ بہت اچھے دل کے بھی بہت اچھے
دل
اس کا مزاز ہاں اس کی اس کا دل ہے نا وہ شیشے کی طرح ہے
ہاں شیشے کے موم کی طرح
ہاں
اچھی بات ہے
انسان کو دل صاف رکھنا چاہیے نیت صاف رکھنی چاہیے وہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے
ہاں وہ بات بھی صحیح ہے اچھی بات ہے کیا چل رہا ہے آج گرمی آج بارش نے بہت پریشان کیا
ہاں ہمارے ہی اعمال ہے نا اسی لیے بارش پڑھ رہے ہیں
ہاں اور آپ کواپ اپ کو یہ اب کام سمجھ ایا ہے کچھ
ہاں آئیں گے انشاء اللہ انشاء اللہ آئیں گی
ٹھیک ہے گڈ اچھی بات ہے
پر بھروسہ ہے ان شاء اللہ آئیں گے اللہ عزت دے گے کامیابی دے گے
ان شاء اللہ ان شالہ
اور اور ہم ک ہم کو خریداری کرنی ہے
ھم
سوٹ لانی ہے بوٹ لانی ہے
پردے لانے ہیں
ہاں ہاں ہاں اچھی بات ہے اچھی بات اچھی بات ہے
اور کیا لانا ہے کولر لانا ہے
ہاں
گملے شملے لانی ہے
ہاں وہ
وہ کم وہ کمرے کو سجانا ہے
ہاں آپ کی کزن کی شادی ہے آب
ہاں ہم نے کمرے کو شادی کے دن نہیں سجایا پورا آج سجاؤں گی
ہاں اچھی بات ہے اچھی بات ہے
چچری بہن کی شادی ہے کبڑے کبڑے لاؤ گی سیٹ لانا ہے کپڑے لانا ہے
آپ کو بھی ڈومکے لگانے ہیں ادھر
میں نہیں ڈومکے لاگاؤں گی میں میں وہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں میں ڈومکے لگاؤں گی میں اچھی لڑکی ہوں اچھی خاندان کی لڑکی ہوں
اچھی بات ہے اور شبپ
اور کیا سناؤ میں اچھی لڑکی ہ
اچھا اللہ سلامت رکھے آپ کو اور اپنا خیال رکھا کرو ٹھیک ہے
اچھا ا بھی اپنا خیال رکھنا السلام علیکم اللہ حافظ خدا حافظ
کوول گ کوول ت کا کٹ اینڈ کاند ہو لگ